السلام علیکم موتھرم
جی وعلیکم السلام جی جناب آج جس میں موضوع پر اظہار خیال کا ارادہ کرتا ہوں وہ ہے حسد تو کیا اپن اس بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں
جی سر فرمائیے
جی میرے نزدیک انسانی دل میں جنم لینے والی سب سے خطرناک
یہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے اس دل کو جلاتی ہے جس میں یہ پیدا ہوتی ہے حسد صرف تمنا کا نام نہیں کہ انسان خود بھی کامیاب ہو بلکہ یہ اس خواہش کا نام ہے کہ دوسرا شخص اپنی نعمتوں کو
اسی لیے حسد انسان کی سوچ کو حسد حسن قابلے اور بے اطمینانی کی طرف داخل دیتا ہے جب فرد اپنی زندگی کا مزان اپنی محنت کے بجائے دوسروں کی کامیابی کو بنا لیتا ہے تو اس کے اندر شکر کی جگہ شکوہ اور کنعات کی جگہ بھی بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے میں نزدیک حسد کی ابتدا اس لمحے ہوتی ہے جب انسان اپنی نعمتوں کو نظر انداز کر کے صرف دور دوسروں کی کامیابی دیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر شخص کا سفر اس سے حالات اور اس کی امتحان مختلف ہوتے ہیں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ حسد صرف اخلاقی کمزوری نہیں بلکہ فکر ناانصافی بھی ہے تمہارے نزدیک حسد کی اصل وجہ کیا ہے کیا یہ کمی ہے رزک نتیجہ ہے یا پھر انسانی نفس کی بے اطمینانی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
بے شک آپ نے کافی اہم موضوع کی موضوع اختیار کیا ہے میرے نزدیک حسد کی بنیادی کام رزک نہیں بلکہ کام کمی ایک کنات ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ دو افراد یا اکثر دولت اور یکساں حالت کے باوجود مختلف کفیت میں زندگی گزارتے ہیں ایک شخص اپنی محنت پر توجہ دیتا اور دوسرا ہر وقت دوسروں کی کامیابی گننے میں مصروف رہتا ہے
اسی وجہ سے حسب کا تعلق جیب سے کم اور دل سے زیادہ ہے اور دیکھیے میرے نزدیک حسد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی توجہ اس کے اپنے مقاصد اسے ہٹا دیتا ہے وہ اپنی ترقی کے بجائے دوسروں کی ترقی کو روکنے کا سوچنے لگتا ہے نتیجاتن وہ خود آگے بڑھنا بند کر دیتا ہے اور نہ ہی اسے سکون حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی امن اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اور کیا رائے ہے
جی بے شک تمہاری بات نے مجھے ایک اور پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے
میں نزدی حطل اور مقابلے کے درمیان ہی باری فتی ہے مقابلہ
انسان کو محنت پر ابھارتا ہے
جبک حسل اسے دوسروں کی ناکامی کی
تمنا کرنا سکھاتا ہے اگر کسی کامیابی
ایک کر انان کے اندرک ریدا ہوا
مثبت سوچ ہے لیکن اگر اسی کامیابی کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن پیدا ہو اور وہ چاہے کہ دوسرا گر جائے تو یہ حسد ہے اسی لیے ہر مقابلہ برا نہیں ہوتا مگر ہر حسد تباہی کی طرف لے جاتا ہے میرے نزدیک حسد انسان کی نظر کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ وہ اپنی برکتوں کو بھی فراموش کر دیتا ہے اس کے پاس جتنا بھی ہو اسے کم لگتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
میں تمہاری گفتگو سے متفق ہوں اور دیکھیے میرے نظدر تق آج کے دور میں حست کو مزید ہوا سوشل میڈیا اور ظاہری نمائش نے دی ہے ہر روز انسان دوسروں کی کامیابیاں سفر دولت اور خوشیاں دیکھتا ہے مگر ان کی مشکلات اور ناکامیاں نہیں دیکھ پاتا اس وجہ سے اسے اپنی زندگی ہمیشہ کمتر محسوس ہونے لگتی ہے
وہ یہ بھول جاتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کا صرف روشن پہلو دکھاتے ہیں اندھیرا نہیں اور دیکھیے میرے نزدیک جب انسان اپنی حقیقت کا مقابلہ دوسروں کی نمایاش سے کرتا ہے تو حسد پیدا ہونا فطری بات ہے
ش
اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی توجہ دوسروں کی زندگی سے ہٹا کر اپنی اصلاح کی جانب مضبول کریں اس بارے میں آپ کے کیا خیال آئے
جی بے شک مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت کا سب سے پہلا شکار خود حاصل ہوتا ہے وہ راتوں کی نیند کھ دیتا ہے دوسروں کی خوشیوں سے پریشان رہتا ہے اور ہر کامیابی اسے اپنی ناکامی محسوس ہوتی ہے یعنی جس شخص کو وہ ن ان پہنچانا چاہتا ہے اسی سے پہلے وہ اپنی ذاتی راحت اور اطمینان کھو بیٹھتا ہے یہ حسد کی سب سے بڑی سزا ہے کہ وہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے میر نزدیک جس دل میں شکر اور کناعت بس جائے وہاں حضرت کے لیے جگہ بہت کم رہ جاتی ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
بے شک آپ کی رائے بالکل درست ہے اور دیکھیے تمہاری گفتگو نے اس موضوع کے مختلف پہلو وجہ کر دی وضح کر دیے ہیں تاہم میرے استثوار یہ ہیں کہ اگر ہنس انسانی فطرت کا حصہ ہے اور ہر فرد کبھی نہ کبھی اس کا کا احساس کرتا ہے تو پھر انسان اس کیفیت پر کس طرح قابو پا سکتا ہے یا صرف کناائییت اور شکر کافی ہے یا اس کے لیے اپنی سوچ اور نظریہ کی بنیادی تبدی دیلی بھی ضروری ہے اور تمہارے نزدیک کیا ہسپ کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے یا صرف اس پر پر قابو پایا جا سکتا ہے
جی تمہارا استصا نہایت قابل گور ہے میر نزدیک حسر کو مکمل طور پر ختم کر دینا آسان نہیں کیونکہ انسان فطرتن مقابلہ کرنے والی مخلوق ہے تو ہم اس کو اپنے اوپر مسلط ہونے سے ضرور روکا جا سکتا ہے اس کا پہلا ذریعہ مکحکمہ نفس ہے جب بھی انسان کے دل میں کسی دوسرے کی کامیابی دیکھ کر جلن پیدا ہو اسے فورن اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا مجھے واقعی اس شخص کی نعمت
ہے میں اپنی کمی سے پریشان ہ اکثر جواب دوسرا ہوتا ہو انسان کو دوسر دوٹروں پہ نہیں
ذات سے شکوا ہوتا ہے میں نزدیک حسد کی جد دوسروں کو کامیابی نہیں بلکہ اپنی ن توامی کا احساس ہوتا ہے
جب فرد اپنی صلاحیت کوکھانے کے بجائےٹوں کی
برکتوں کا حساب رکھنا شروع کر دے
توت کرتا اس لیے بکر م
کہ انسان اپنی کمی کو محنت سے پورا کرے نہ کہ دوسروں کی کامیابی پر افسوس کر کے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
جی بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک حسرت کا ایک اور سبب یہ ہے کہ انسانی زندگی کو صرف ظاہری پہلو سے دیکھتا ہے وہ کسی شخص کی دولت دیکھ لیتا ہے مگر اس کی بے خوابی نہیں دیکھتا وہ اس کی شہرت دیکھ لیتا ہے مگر اس کی تنہائی نہیں دیکھتا وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتا ہے مگر اس کے آنس سے نا واقف رہتا ہے اسی لیے وہ یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ دوسرا شخص ہر اعتبار سے اس سے بہتر زندگی گزار رہا ہے میرے نزدیک ہر زندگی کے اپنے امتحان ہوتے ہیں کوئی مالی تنگی کا شکار ہوتا ہے کوئی صحت کے مسائل کا کوئی تنہائی کہا اور کوئی نفیتی کاا اگر انسان کو دوسروں کی زندگی کا مکمل باپ معلوم ہو جائے تو شاید اس کے دل سے حسد کی بہت سی چنگاریاں بجھ جائیں اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
جی بے شک مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حسد صرف فرد کو متاثر نہیں کرتا بلکہ پورے معاشرے معشرے کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے
ج لوگ ایک دوسرے کی طرف کی برداشت نہیں کرتے
تو تعاون کی جگہ مخالفات پیدا ہو جاتی ہے لوگ معاشرے لینے کے بجائے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں
ج کی کامیابی دیکھ کر اس کی گشہ افزائی کرنے کی وجہ
جائے اس کی تنقید کی جاتی ہے ایسے معاشرے میں صلاحیت مند افراد بھی
ل کر کام نہیں کر ہر قدم پر
اور مخالفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے
ترقی صرف اس معاشرے کا مقدر بنتی ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کی کامیابی کو اپنی شکست نہیں بلکہ اپنے لیئے حوصلہ سمجھتے ہیں
جو کونے ایکے کوی ہے وہ بلند ہوتی ہے اور جو ایک دوسرےاتی ہے وہ خود بھی زیادہ تر
کاائم نہیں رہ سکتی آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں
بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور آپ کی باتوں میں کافی زیادہ وزن ہے اور میں آپ کی تمام گفتگو سے مکمل اتفاق رکھتا ہوں میرے نزدیک حزد کی مختلف لک صفات صرف قنایت نہیں بلکہ کیر کھ خابی ہو ہے جب انسان دل سے یہ تمنا کرے کہ دوسروں کو بھی اللہ کی نعمت نصیب ہوں اور ان کی کامیابی مزید بڑھے تو اس کا دل حضرت سے پاک ہونے لگتا ہے یہ کام آسان نہیں کیونکہ نفس ہر وقت اپنی برداری چاہتا ہے مگر اسی مجاہدے کے نام اخلا کے تاری اخلاق کی ترقی ہے میرے نزدیک اصلی عظیمت یہ نہیں کہ انسا انسان صرف اپنی کامیابی پر خوش ہو بلکہ وہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر بھی دل سے مبارکاد دے سکے یہ صفات بہت کم افراد کے حصے میں آتی ہے مگر جو اس مقام تک پہنچ جائے اس کا دل بھی حضرت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے
جی بے شک میں نزدیک حسد کا علاج صرف زبان سے میں حسد نہیں کرتا کہہ دینے سے نہیں ہوتا اس کے لیے روزانہ اپنی سوچ کا جائزہ لینا پڑتا ہے ہر کامیاب شخص کو دیکھ کر اپنے دل کی کیفیت محسوس کرنی چاہیے اگر جلن پیدا ہو تو اسے محنت میں تبدیل کرنا چاہیے اگر مایوسی پیدا ہو تو اسے امید میں بدلنا چاہیے
اور نام ہی نہیں پ اپنی کایابی ہو
یاد کرنا چاہیے اسی طرح دھیرے دھیرے انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے میرے نزدیک زندگی کا اصل مقابلہ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے گزشتہ کل سے ہے جو شخص ہر روز اپنے آپ کو بہتر بنانے کے کوشش کرتا ہے اس کے پاس حضرت کے لیئے وقت ہی نہیں بچتا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کی کیا رائے ہے
آج کے مفاصل گفتگو سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حسد انسانی دل کی وہ قفیت ہے جو سب سے پہلے حاصد کو متاثر کرتی ہے